ہلو
ہلو
ہلو ہلو بھائی جان ٹھیک ہو
السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ بھا
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ و برکاتہ بھائی جان ٹھیک ہو
الحمد للہ اللہ کا شکر ہے بھائی جان آپ بتاؤ امی کیسی ابو بھائی بہن کیسے
بس بڑھیا کیا کرے ہو بھائی
کی نماز پڑ جائے اور تھوڑی کیا طبیعت ناساس نہ تو ابھی طبیعت ناساس تھی تو ڈاکٹر کو دیکھا ایا تھا بھائی تو ڈاکٹر نےمیرے سے بولا کہ اپنا ایکس یعنی کی
جی جی جی
تو میں نے ان سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے یوگا بھی کریں گے بٹ ان کا بینیفٹ کچھ ہے کیا انہوں نے میرے کو بہت اچھی اچھی باتیں بتائی بہت اچھے اچھے بینیفٹ بتائے تو میں آج آپ کو بتانا ہوں یہ جیسے کہ آپ فجر کی نماز پڑھتے صبح اور جلید نماز پڑھنے کے بعد آپ تھوڑا رننگ کیا کیجے اس کے بعد تھوڑا یوگا کیا کیجیے کیونکہ فجرکی نماز پڑنے کے بعد اپنے کو طاقت ویسے آلریڈی مل جاتی
جی بالکل بالکل صحیح بات ہے صحیح بات ہے بھائی جان
رننگ کریں گے اور یوگا کریں گے صبح صبح فائدہ یہ ہے کہ اپنے کو ایک تو جو اپنا آکسیجن ہے نا وہ سب سے بہتر سو پرسینٹ آکسیجن بہتر شھود آکسیجن ہم لوگ کو صبح کے ٹائم ملتا ہے
جی جی
جتنا اپنے کو دن میں نہیں ملتا شام کو نہیں ملتا رات کو نہیں ملتا نہ آکسیجن اتنا اپنےکو صبح ملتا ہے اس لیے ڈاکٹر نے بولا کہ جس سے کہ آپ کو کسی چیز کی پروابلم میں جیسا آپ کو کوئی موٹاپا ہوتا ہے آپ کے آپ موٹے ہو توکی یوگا کرنے سے اس کا وزن بھی بہت کم ہو جاتا ہے
جی جی جی صحیح بات ہے صحیح بات ہے
جیسے جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ کسی کو ہارٹ اٹیک کی پرابلم ہوتی ہے بہت سے
جی سنا ہے بہت بار سنا ہے
تو ڈاکٹر صاحب یہ ایک ہی سلاح دیتے ہیں کی آپ یوگا کیا کیجے کیونکہ یوگا سے جیسے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بہت ہی کم ہو جاتا ہے
جی صحیح بات ہے ہوتا ہے یوگا سے بہت یوگا کے بہت سارے فائدے
بہت سارے فائدے بھائی جان الحمد للہ اللہا کا شکر کے اللہ نے اپنے لیے چیز بھی بنائی
جی نماز بڑی سب سے بڑی چیز ہے ہم مسلمانوں کے لیے
وہ تو سب سے پہلی چیز ہے بھائی جان
جی جی جی وہ سب سے ضروری چیز ہے ایک مسلمان کے لیے جی
جی جی بھائی جان آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے ماشاء اللہ آپ کی بات سن کے بہت اچھا لگا مجھے تو بھائی جان جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اپنی جیسے ہڈیاں کمزور ہوتی ہے ماس پیشیاں کمزور ہوتی ہے تو کیا ہے اپن یوگا کریں گے نا تو اپنی ہڈیاں بھی جیسے مضبوط ہوگی اور معاش پشو میں بھی پھر طاقت آئے گی جے جسے کی آپ کو پتہ ہے کہ لوگ کچھ لوگ جم کرتے ہیں لیکن وہ کیا پروٹین لیتے ہیں پروٹین میں کیمیکل وغیرہ آتا ہے ان کی بوڈی تو بوڑی تو اوپر سے بن جاتی ہے لیکن اندر سے کی جو ہڈیاں ما پیشیاں ہوتی ہے وہ کمزور رہتی ہے تو بھیا اوپر سے اچھا دکھنے کیا مطلب ہے اندر سے اچھا دکھو نا آپ
جی جب اندر سے انسان ختم ہو چکا ہو تو باہر سے کیا دکھانا لوگوں کو کہ میں ٹھیک ہوں
جی بھائی جان بالکل آ کو بالکل صحیح فرمایا ماشاء اللہ آپ نے تو بھائی جان ایک تو یہ چیز ہے کہ بھائی جس سے ہم صبح یوگا کریں گے تو اپنے کیا ہے ایک تو دن بھر میں موڈ فریش رہے گا اپنا
جی رہتا ہے یوگا سے موڈ فریش رہتا ہے دن بھر جی صحیح بات ہے بھائی جان
اپنے کو دن بہ فریش فیل ہوگا کوئی تناؤ کوئی تناؤ کوئی ٹینشن کوئی پرابلم کچھ بھی نہیں ملے گی اپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا
ہاں جی صحیح بات ہے
جیسے کہ آپ نے کچھ تھکان دیتی ہے دن بھر کی تو اپن صبح اٹھتے ہیں تو اپنے کو اور تھکان محسوس ہوتی ہے ہوتی نا وجہ
ہاں جی جی ہوتی ہے اس سے تھکان وکان بھی دور ہوتی ہے نا
یوا یوگا کرنے سے کہ بالکل سی فرمایا ہے آپ نے یوگا کرنے سے تھکان بھی بالکل ختم ہو جاتی ہے
ہاں جی
جسے کسی کو سانس لینے میں پروابلم ہوتی ہے کسی کے پھیپڑوں میں پرابلم ہوتی ہے سانس تو پھیپڑوں سے لی جاتی ہے کسی کے پھیپڑوں میں پروابلم ہوتی ہے نا بھائی جان تو اس کے بیسٹ چیز ہے یوگا اس کا بیسٹ چیز کیجیے ہیلتھ کا یوگا صحیح ے فرمایا آپ نے بھائی جان اس کو اسی سے نوے پرسینٹ یوگا ٹھیک کر دےا اس چیز کو
ہاں انسان کو یوگا کرنا چاہیے یوگا انسان کو انسان کے لیے بہت ضروری چیز ہے
جی جی بھائی جان بلکل صحی فرمایا کسی کو کسی کو تناؤ رہتا ہے ٹینشن رہتی ہے وہ پرابلم رہتی بہت ساری مینٹلی ڈسٹرب رہتا ہے بندہ
جی جی اس سے مینٹل ہیلتھ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے جی اس سے مینٹل ہیلتھ بھی ٹھیک جاتی ہاں جی جی
فرمایا بھائی جان آپ نے آپ فرمائیے بھائی جان دیکھ آپ کیا کہ تھے ہیں
ہاں
فرمائیے بھائی جان آپ
ا دیکھو بھائی جان ہمیں زیادہ سے زیادہ پیڑ اگانی چاہیے ہمیں جنگلات کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے
جی جی بھائی جان
جی دیکھو بھائی جان ہمیں زیادہ سے زیادہ پیڑ اگائیں دیکھو اگر ہم ایک پیڑ کاٹیں گے تو ہمیں دو دس پیڑ اگانے چاہیے کیونکہ جو پیڑ ہے وہ ہماری زندگی کے زندگی میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ پیڑ اگانے چاہیے اور اور
تو بھائی جان کی بات کو اس سے ر ریلیٹیو ہو ہے جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ صبح اپنے کو آکسیجن اچھا ملتا ہے وہ آکسیجن اپنے کو کس چیز سے ملتا ہے پیڑوں سے ملتا ہے تو اپنے کو پیڑ پودوں اور دھیان رکھنا چاہیے اپنے بالکل صحیح بات کی لیکن فیل حال آپ کو میں بتا رہا ہوں نا یوگا کے بارے میں اس چیز میں فوکس رکھتے ہیں آپ نے بڑے اچھی بات کہی ہے ہھائی جان ویسے تو کیونکہ اپنے اس چیز پہ فوکس رکھ دیکھیے یوگا اپنے لیے بہت موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے
دیکھو بھائی جان یوگا میں ہم زیادہ سے زیادہ برید کرتے ہیں ہے نا انہیل اور ایکسہل کرتے ہیں نا تو جب فریش آکسیجن ہو وہ کہاں سے آئے گا پیڑوں سے ہی آئے گا
پیڈاؤ سے
آ یوگا کے لیے پیڑ بھی ضروری ہےکسی طریقے سے ہے نا بھائی جان
جی بھائی جان بلکل مشاء اللہ آپ نے بہت صحیح فرمایا بہت صحیح فرمایا
یوگا بھی ضروری دیکھو ہم مسلمان ہیں ہمارے لیے نماز امپورٹنٹ ہے آئی تھنک ہمیں نماز پڑنی چاہیے اگر ہم نماز پڑھیں گے تو وہ بہتر ہے
بھائی اللہ کیا بات بولیے بھائی جان آپ نے سب سے بہترین بات تو یہ لگی مجھے آپ کی بہت اچھی لگی
وہ اس سے ہماری ایکزرسائز بھی ہو جاتی ہے جو ہمارے بلڈ ہے وہ اچھے سے پوری باڑی تک پہنچاتا ہے ہے نا بھائی جان
جا بلکل صحیح فرماے بھائی جان نماز وہ چیز ہے بھائی جان جو ہر بیماری کو ہر مرد کی دوا کو ہر ایک چیز کو ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے
دیکھو اگر ہم صبح نماز کے لیے اٹھیں گے صبح پانچ بجے چار بجے پھر اس کے بعد ہم سیدھا یوگا کریں کرنا کریں گے یا رننگ کریں گے کلو میٹر ڈیڑھ کلو میٹر تک تو بہتر رہے گا انسان کے لیے یہ اس کی ہیلتھ کے لیے اچھا ہے ہے نا بھائی جان
جی بھائی جان میں نے آپ پہلے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے آپ اٹھ کر فجر کی نماز ادا کرو اچھی طریقے سے مکمل کرو اس کے بعد آپ اس کے بعد آپ جو بھی آپ کو کرنا رننگ کرنی ہے یوگا کرنا ہے آپ اس سے فوکس رکھو
جی جی جی صحیح بات ہے
اس سے اپنے کے ہر ایک بیماری بھائی جان جیسے کہ سر درد ہو گیا ہاتھ پیر درد ہو گیا کوئی مانسک روگ سے بیمار ہے کوئی تناؤ سے بیماری کسی کو مینٹلی ڈسٹرب ہے تو اس سے کیا یوگا سے اپنے کو بہت فائدہ ہے بھائی جان بہت اچھی چیز ہے یہ ایک تو اپنی رکت سنچالکا اپنی جو رکت سنچالکا ہے نا بھائی جان
ہاں
رت اپنی جو رکت سنالکا ہے انگلش میں بولتا ہوں میں یعنی کہ ہندی میں سجھا دیتا ہوں آپ کو جو اپنا خون کا دورا ہے نا اپنا خون بیتا ہے نسوں میں وہ یوگا سے کیا بلکل ایک تو نرم ہو جاتا ہے خون تو وہ اچھی طریقے سے اپنے سارے نش میں بینے لگ جاتا ہے
جی جی آج کل اسکولوں میں بھی یوگا کے کروایا جاتا ہے کیونکہ یوگا ضروری انسان کے لیے آج آج کل اسکول میں بھی کیا جاتا ہے تو یہ ایک اچھا قدم ہے لوکل لیول پہ اٹھانے کے لیے اگر ہم اسکول سے اسٹارٹ کریں گے بچے سیکھیں گے اور جب بچے سے کھیں گے وہ پھر دوسرے لوگوں کو سکھائیں گے تو یہ اچھی بات ہے سکول سے اسٹار ہو رہا ہے ہے اچھی بات ہے پہلے اسکول میں بچے سیکھیں گے پھر وغیرہ اور بھی لوگ سیکھیں گے اس سے بہت سارے لوگ سیکھیں گے ہے نا بھائی جان
ماشاءاللہ ماشاء اللہ آپ نے بہت اچ چھی بات بولے بھائی یہ اسکول سے سکھایا جائے تو بہت بہتر رہے گا لیکن سب سے پہلے جس کی اپن کے اسلام میں سب سے پہلے چیز آتی ہے کہ نماز
ہاں جی نماز
نما نا نماز کیسے پڑھیں گے اس کے لیے پہلے وہ اپنے کو پرانے
جی جی جی ایک مسلمان کے لیے نماز بہت ضروری ہے نا بھائی جان
جی بھائی یہاں پہ بالکل صحیح فرمایا سب سے پہلے اپنے کو علب علب سے اسٹارٹ کرنا ہوگا قرآن پاک کا اس کے بعد ہم نماز میں چلیں گے بھییا سب سے پہلے تو دیکھو اپنے ماں باپ اپنے کو نماز کے لیے بھی بھیجیں گے لیکن اپنے کو لوگ پڑھنے کے لیے بھیج رہے تو پہلے ہم اچھی طریقے سے پڑھے مکمل طریقے سے پڑھے اس کہ بعد ہم نماز ادا کرے کیونکہ سب سے پہلے چیز ہے اسلام میں نماز تو اس کے لیے اپنے وہ پڑھنا پڑے گا پہلے
جی جی نماز بہت ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے تو جی جی صحیح بات ہے
ے نماز اس موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے بھائی سب سے پاورفل چیز ہی نماز ہے اس کے بعد آپ کو
مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے اگر آپ کوئی بھی کام کرو اذان ہو رہی ہے تو آپ کو نماز کے لیے جانا پڑے گا ہے نا بھائی جان
صحیح بات ہے یار تمہا
وہ کچھ بھی کر رہے ہو نماز کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہے آپ کو نماز پڑھنی ہے اس
جیسے کی اذان اذان ہوتی نا بھائی جان حی علی الصلوۃ حی علی الفلاح تو وہ بولتے کی اللہ کے حکم حکم سے تم یہاں پر آؤ
جی جی جی
تم میرے پاس آؤ تم میری عبادت کرو تو پھر بھی لوگ سن کے نہ سنا
سونے سے بہتر نماز ہے ہے نا بھائی جان جیسے صبح کی نا اذان میں کہتے ہیں
ابھی اللہ کا شکر اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں نماز پڑھ
مس جی جی صحیح بات ہے صحیح بات ہے اور سدآ ہمیں یہ اس بات کا شکر کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہوئے پیدا ہوئے ہے نا ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہے آہ ہمیں اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے کیا پتہ ہم کسی یہودی کہ گھر میں پیدا ہو ہمیں اس بات کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہے نا بھائی جان
ماشاء اللہ آپ نے بہت سہی بات فرمائی ہے ہاں تو ان نماز کے بعد آپ کو جو کرنا ہے آپ کیجیے جیسے کوئی میں نے کہا تھا بھی یوگا کرنا ہے آپ کو تو یوگا کریے آپ اس سے بھی اس سے بھی مینٹلی ہا ہیلپ ہوتی جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا نماز اس موس کے بعد ساری چیز کیجیے جیسے کہ یوگا کیجیے آپ لوگ
آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا بھائی جان
جی بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگ آئے میری بات آپ کو سمجھ میں آئے ہو گی اور مجھے بھی آپ کی بات سمجھ میں آئے ہو گی تو ہم ایک دوسرے کی بات کسی اور تک پہنچ جائیں گے ان شاء اللہ بھائی آپ سے پھر ملاقات ہوگی خداحافظ بھائی جان
جی اللہ حافظ